السلام علیکم
جی جی وعلیکم السلام
اور سنائی بس بڑھیا اللہ کا شکر کریں الحمد للہ ہم تو ٹھیک ہے آپ بتائیے
جی جی ہم بھی چنگے ہیں آپ بتائیے
بس بڑھیا اور کیا چل رہا ہے
جی جی کچھ نہیں بس تھوڑا یہی ہے گھوم رہے ٹہل رہے ہیں صحت پر دھیان دے رہے ہیں
اچھا بہت بڑھیا نہیں میں نے سنا تھا آپ کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے تو میں سوچا ج گا پوچھ لیتی ہوں کیسے صحتنا رام ہے کچھ نہیں
تو تھوڑا دھیان دے رہے ہیں شہد پر کیا کریں
ہاں یہ تو ہے دیکھو وہ تو اپنی شریر پہ اپنے صحت پہ دھیان دو گے تو ہی کچھ کر پاؤ گے دیکھو وہ صحیح رکھ تنا بہت ضروری ہے آپ کو
جی جی تو آج مطلب ہم ایسے ایک ٹاپک پر مطلب گپتگو کرنے والے ہیں جو بنیادی اور لازمی موجو ہے اور جس کے بغیر دنیا کہ مطلب ہر آہستہ اور ہر نعمت بیےمانی لگتی ہے اور جو کہ صحت اور تندرستی ہے
جی جی جی جی اور بتائیے کوئی ایکسرسائز وغیرہ واک واک کیا کرو آپ ٹائم پہ دوائی وغیرہ اپنی کیونکہ وہ ہمارے لیے ہم آج کل کی زندگی میں ہی پت ہے کیا ہو چکا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہڑ دوڑ کریں گے اپنا پیسہ اا کمانا یہی لیے بہت لیکن نہیں ہمارے لیے اپنے شریر کو صحت مند رکھنا تندرست رکھنا اپنا خیال رکھنا سب سے زیادہ اہم کام ہے ہمارا اس کے بعد جو بھی کام آتے ہیں وہ سارے س نڈری میں آتے ہیں فرسٹ ہے اپنا آپ کو خود کو مکمل طریقے سے پورا کرنا اپنا آپ کو مضبوط بنانا تاکہ ہم سامنا کر سکیں پریشانی ہو جائے لیکن ہم بھی کمزور ہو جائیں گے ہم بھی بیمار ہو جائیں گے اور پھر دوائی دارو کریں گے جو تم چار پیسے کمانا چاہ رہے ہو وہ چار پیسے دوائی دورے میں لگا رہا ہو تو تمہاری صحت پہ کیا ہی اثر ہوگا
جی جی بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے تو مطلب آج کل یہ ہے کہ مشینی دور میں ہم و طرز زندگی بہت آرام دائک کر رہے ہیں اور ہم اپنے جسم بیماری کو گڑبناتے جا رہے ہیں جیسے ڈائب جا پسر اور دل کیرم ہمراج ایک ہاں عام بیماریاں ہو چکی ہیں
وہ اس لیے نا دیکھو ہمارا کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں پت ہے بھائی ہمیں صبح اٹھنا ہے ہمیں کمانا ہے اور اس کے بعد کھانا ہے ٹھیک ہے ہمارے اوپر پہلے یہ ہوتا بڑے بزرگ کیا کرتے تھے بھائی پارک جاتے تھے تھوڑا سا ٹہلتے تھے چار کام کرتے تھے ایک سو سائز اب کیا ہو گیا آج کے ٹائم میں ساری چیزیں مشینوں سے ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آدمی سے لے کے عورت تک مطلب مشینوں پہ نربھر ہو چک ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ ہاں ہمیں آٹا گننا ہے چلو یہاں سے گرائنڈ کر دیں گے روٹی بنانی ہے تو ایسے کر کے بنا دیں گے مطلب سب کچھ کم سے کم ٹائم میں کرنا چاہے ہیں تو وہ چیزیں نا ہمارے شریر بلاک ہو جاتا وہ چل ہی نہیں پاتا تو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں
بالکل بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مکمل صحت کیا ہے آپ کے انسار جو ایک صحت صحت صحت جو ہے مطلب کیا ہے کہ صحیح مکمل ہونی چاہیے اس
تو میرے انوسار تو دیکو اگر آپ کو تمیں اچھا رکھنا ہے تمہاری صحت اچھی ہونی چاہیے تو اس کے لیے سب سے اچھی بات ہے اپنا ذہن صاف رکھو اپنا صبح فضر کی نماز کے ٹائم اٹھو اپنا نماز پڑو تھوڑا سا پارک جاؤ واک کرو ایک دو ایک ایکسرسائز کرو اور اپنا ٹائم ٹو ٹائم پانی پیو جتنا پانی ہو سکے اتنا پانی پیو کیونکہ پانیاں بہت ساری ہماری بیماریوں کو ریلیف کرتا ہے اور اپنا جتنا بہتر ہو سکے اتنا بہتر کھانا کاؤ یہ اگر ہم نے اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس کو اپنا لیا نا تو ہمیں کبھی بھی مطلب درد تکلیف جو ہوتا ہے نا کہ گھٹنوں میں درد ہے کمر میں درد ہے
ا یہاں ایک ادھورا توس س ہے مکمل صحت کا مطلب صرف مطلب ذہن کی یا جسم کی بیماریوں کو پاک کرنا ہی نہیں بلکہ ان تین چیزوں پر بھی بنیادی شامل ہوتی ہے جیسے کہ میں بتاؤں کہ جسمانی صحت جو کہ آپ نے پہلے بتا بتایا یعنی آپ نے ہاں آپ کا بدن چست اور توانا ہو اور ذہنی صحت یعنی مینٹل ہیلتھ بھی صحیح ہونی چاہے اور سماجی ہیلتھ یعنی آپ کے آس پاس کے لوگوں کو جو ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے
وہی ہے نا دیکھو جب ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارا جب شریر ٹھیک ہوتا ہے نا تو ہمارے اندر نا چڑچڑاپن نہیں ہوتا سب سے پہلی بات اگر ہم بیمار ہوتے ہیں کبھی آپ نے محسوس کیا ہوا ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو ہمارے اندر چڑچڑاپن آ جاتا نہیں کرتے کوئی اچھی بات بھی بولتا ہے نا تو وہ بھی بری لگتی ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اور وہی ہماری طبیعت ٹھیک ہوگی تو ہمیں سب کچھ اچھا لگتا ہے کسی کی دو باتیں بری بھی ہوں گی نا تو وہ بھی ہم ہنس کے ٹال دیں گے چلو کوئی نہیں
تو تجن غذا کیا ہے یعنی بیلنس ڈائٹ تو بیلنس ڈائٹ کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے
دیکھو میے نظر میں تو بیلنس ڈائٹ یہ ہے کہ اپنا ساری چیزیں جتنی ہو سکے نا آج کے ٹائم میں کیا ہو گیا ہے ہم جنک فوڈ کی اور جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ہری سبزیوں کو جی بھائی، بالکل صحیح کہا آپ نے ا سے نوازا ہے اچھے اچھے پھلوں سے اچھے اچھے ڈرائی فروٹوں سے اچھے اچھے بہت ساری دنیا میں چیزیں نعمتیں کھانے کے لیے پر کچھ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنا شریر خراب کرنے کے لیے جنک فوڈ کی اور جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنی عادت سدھارنے کے لیے اپنا ٹائم ٹھیک کرنا پڑے گا ٹائم ٹیبل کھانے کے لیے بہت ضروری ہے سیٹ کرنا ایسا ہوتا نا کہ جب مرضی جب دل کر ہم نے تب کا لیا تو اس سے بھی ہمارا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہوتا ہے تو اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کبھی پیٹ میں انفشن کبھی تو یہ جنک فوڈ چھوڑنا پڑے گا ہری سبزی جتنی ہو سکے اتنی ہی کھانی پڑیں گی
بالکل بالکل صحیح بات ہے جیسا ہم کھاتے ہیں ویسا ہی ہم مطلب بنتے ہیں جیسے کہ آج کل لوگ پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی کھا رہے ہیں اس میں نیوٹریشن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اور ہمیں اپنی غذا جی جی غذا میں مطلب جیسے کہ ہری سبزی تازہ پھل دال دودھ اور جو کہ پراکرتک چیزیں ہیں ہوتی ہیں وہ شامل کرنی چاہیے میدے شکر والی چیزیں ان سے گریریز کرنا چاہیے
ہاں دیکھو نا جتنا ہو سکے ہم کیا ہوتا ہے آج کے ٹائم میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے سب ہمیں چائے چائے کی اتنی بری طلب لگ چکی ہے نا ہمیں دن میں دو تین بار چائے نہ ملے نا تو بےکار لگتا ہے دن ہی نہیں کٹتا سب سے پہلے تو چوائس گندی چیز ہے آ کو تو ہمیں چھوڑنا چاہیے کیکہ وہ وہیں ہمیں دقت دیتینی چاہیں
جی جی بالکل بالکل تو آج کل لوگ دفتروں میں مطلب گھنٹے بیھ بیٹھے رہتے ہیں سستی کا ک مطلب یہ ہے کہ ان کا کار ایسا ہی رہتا ہے تو اس کے بارے میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی تو کرنی چاہیے
بہت زیادہ اب دیکھو نا کنٹینیوسلی آپ کوئی سسٹم پہ کام کر رہے ہو اس میں کوئی واک نہیں ہو رہی ہے اپنے ہاتھ پیر ٹھیک سے نہیں چل پا رہے موومنٹ نہیں ہو پا رہی تو شریر کی نسیں نا اپنے آپ ہی سن پڑ جاتے ہیں آپ تھوڑا سا چلو گے واک کرو گے ہاتھ ہ لؤ گے تو شریر کھلتا ہے فھرتیلا ہو جپا
جی جی بالکل بالکل محترما صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو مطلب ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرسکون نیند مطلب یہ تو ضروری ہے نا اگر مطلب نیند ہاں تو آج کل دیک د رہے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے سلیپ پیٹرن جو ہے وہ پورا بگڑ چکا ہے
آ بس دیکھو نا اور زندگی کو کیا بنا لیا ہے فون کو اتنا ضروری اتنا مستقبل کے لیے اتنا استقبال کر لیا اس کو کہ چلو ٹھیک ہے یہی سب کچھ ہے جب ہم لیٹتے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو سوئے نہیں جب تک فون ا ہوک نہیں گرے گا تب تک ہم سو گ
جی جی جی بالکل بالکل صحیح فرمارے ہیں جی جی کہ یہ جو یہ بہت تباہ کن عادت ہے مطلب نیند جو ہوتی ہے ہماراری جس کی جسم کی جو مرمت کرنے کے لیے ہوتی ہے اور ایک بالغ انسان جو ہے اس کے لیے کم سے سے کم سات سے آٹھ دس گھنٹے پرس کو نیند ا نہایت ضروری ہے سیدھے طور پر یہ جی جی سیدھے طور پر یہ ہمارے دماغ اور آجمی دونوں کو متاثر کرنے کا کار کرتی ہے
جی جی یہ تو ہے دیکھو نا ہم اگر سات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم سات آٹھ گھنٹے نہیں سوتے نا تو ہمارے شریر میں تندرستی اور پھرتیلی نہیں رہتی ہمارا شریر ڈاؤن رہتا ہے کچھ بھی ہم کام کرتے نا تو اس میں سب مطلب آلکس آنے لگتا ہے لیزی بن رہتا ہے اور اگر ہم ٹائم ٹیبل سے سوتے ہیں اپنا سات آٹھ گھنٹے سو رہے ہیں تو ہماری نیند جو پوری ہوتی ہے اور کافی ٹائم ہمارے ٹائم سے پورے بھی ہوتے ہیں
اور ہمیں مطلب یہ ہے کہ ہائڈریشن کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ کیونکہ مطلب جیسے ج کہ آپ کو بات مطلب پتا بھی ہے کہ کہ ہمارا جسم جو ہے کم سات سی ساٹ فیصدی پانی سے بنا ہوا ہے اور کم سے کم ہمیں جی آٹھ سے دس گلاس پانی یعنی تین سے چار لیٹر کم سے کم پینا چاہیے ج جیسے کہ زہریلی مدوں کو باہر نکالا جا سکے جس سے ہماری تچا ہاجمہ اور ہم بھی درست رہ سکے
ہاں میں نے کہا تو دیکھو نا سب سے پہلے ڈی ہائڈریشن بوڈی میں اتنا ہو جاتا ہے نا ہماری اس کو ریلیف کرنے کے لیے پانی کا پینا بہت ضروری ہے اب دیکو ٹھنڈ ہوتی ہے تو ٹھنڈ میں کیا کرتا پانی نہ کے برابر پیتے ہیں ٹھیک ہے رمضان آ